وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک
الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں جی سبھی ٹھیک ہے اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
میں کام لکھ رہی تھی
وہ کتنا جھوٹ بول آپ کتنا جھوٹ بولتی ہو آپ جب فون چلا رہی تھی
میں کام لکھ رہی تھی
جھوٹ انہوں نے نہ آپ پے کبھی بھروسہ ہی نہیں رہا اپ اتنا جھوٹ بول تی ہو تم کہا زیادہ جھوٹ بولتی ہو
میں نے کہا جھوٹ بولا
اور کیا ویسے تمہاری ٹیچر مجھے فون کر رہی تھی بول رہی تھی کہ یہ کچھ خاص آج پڑھتی نہیں ہے
کون
آپ کی ٹیچر
ٹیچر
ٹیچر خالی نفرت کر
اچھا ٹھیک استاد کا احترام ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہے نا
زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہے نا بالکل زندگی سب سے اہم اور قیمتی شخصیت میں سے ایک ہوتا ہے
جس طرح ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں اور ہمیں اچھی پرورش دیتے ہیں اسی طرح استاد ہمیں علم کی روشنی سے نواز تے ہیں استاد ہمیں صرف کتابیں تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ ہمیں اچھے سونچ آچھی عادتیں ایمانداری صبر اور آسانیت کا درس بھی دیتے ہیں
ماں باپ انسان کو جنم دیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں لیکن استاد اس کی شخصیت کو سنوارتا ہے اسے ذہن اس کے ذہن کو روشن کرتا ہے اور ان کو علم کی روشنی سے منور کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس استاد رخ کے بیمار ہوتے ہیں اگر زندگی کا ایک سفر ہے تو استاد اس سفر کا رہنمائی ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے
بلکل استاد میں بول رہی ہوں کہ وہ ہمیں اسی لیے اسلام اور ہر ترقی یافتو معاشرے میں استاد کا مقام بہت بلند مانا گیا ہے ایک اچھا استاد اپنے طالبہ کو صرف امتحان پاس کرنے کا نہیں سکھاتا ہے بلکہ انہیں زندگی کے مشکل حالات کا سامنا کرنا بھی سکھاتا ہے وہ ہر سٹوڈنٹ کی صلاحت کو بچاتا ہے اور اس سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ جج فور ٹیچر یا کوئی کامیاب شخص ہو اس کی کامیابی کی پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت ضرور ہوتی ہے ہے نا
صحیح کہا آپ نے ہر قوم کی ترقی اور کامیابی کا دار و مدار اس کی تعلیمی نظام اور اس کے استادوں پر ہوتا ہے استاد صرف کتابی علم نہیں دیتا بلکہ اخلاق تہذیب ادب اور انسانیت کا درس بھی دیتا ہے وہ بچوں کو سچ بولنا محنت کرنا دوسروں کو احترام اور ذمہ داری نبھانا سھ کھاتا ہے اس لیے استاد کو معاشرے میں ایک بلند اور محترام مقام حاصل ہے
بالکل استاد کا استاد کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے ہمیں ان ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے ان کے بعد ان کی بات نہ غور و فکر سے سننی چاہیے کلاس میں شور نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے جب ہم اپنے اس استاد کی عزت کرے تو نہ صرف ان کا دل خوش ہو جائے گا بلکہ اللہ تالہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو علم اورعلم والوں کی قدر کرتے
ج بائے بلکل بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ کو میری آواز کلیئر آتی ہے
ہاں
میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں
جب ایک بچہ پہلی بار اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے استاد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہر نئی چیز سمجھاتا ہے وو اس کا دل سے ڈر کو نکالتا ہے اور اس میں سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے اگر کسی طالب علم کو مشکل پیش آئے تو استاد آ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے مشکلات کا مقابلہ ا کرنا سکھاتا ہے
بالکل آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے تعلیم کو بہت آسان بنا دیا ہے لیکن کسی بھی مشین یا موبائل آپ کی جگہ ایک سچے استاد نہیں لے سکتے اس استاد صرف کتاب نہیں بہتر ہے بلکہ ہمیں اخلاق تہذیب ذمہ داری اور زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے اسی لیے ہمیں اپنی ٹیچرس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی محنت کو کبھی نرا نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے جو طالبہ اپنے اس استاد کا احترام کرتے ہیں وہ تعلیم میں بھی ترقی کرتے ہیں اور زندگی میں بھی عزت پاتے ہیں ادب و احترام انسان کی شان ہوتی ہے اگر ہم اپنے ٹیچرس کی عزت کریں تو ہم بھی معاشرے میں عزت کی مستحب بنائیں گے استاد کی دعاؤں میں یاد رہنمائی رہیں گے اکثر زندگی کا مشکل راستوں کو آسان بناتے ہیں نا
بالکل بالکل اپ ایک ہی سانس میں کتنا بولتی ہو
کون میں مجھے پتا ہے نا استاد کیسے ہوتے میں میں اسی لیے بولتی ہوں مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے
استاد کا کام صرف سابق پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے طالبات کی صلاحیتوں کو پہچان اور انہیں نکھارنے کی کوشش کرتا ہے ہر بچہ الگ سوچ اور الگ صلاحیت رکھتا ہے ایک اچھا استاد ہر طالب علم کی خوبیوں کو سمجھتا ہے اور اسے اس کے مقص سود تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے اسی وجہ سے کئی دفعہ ایک استاد اپنے طالب علم کی زندگی بدل دیتا ہے
بالکل استاد کا احترام ہر تعلیم یافت اور باشعور انسان کی بے چینی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن کچھ نہیں کچھ ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس کی سوچ اس کے کردار اور اس کے مطابق کو گہرا اثر دیتے ہیں انیں عظیم شخصیت میں سب سے اہم مقام استاد کا ہوتا ہے ماں باپ ہمیں زندگی دیتے ہیں لیکن استاد ہمیں اس زندگی کو بہتر انداز میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ہے نا
بلکل صحیح کھا آپ نے دنیا کے تمام عظیم لوگوں کی کامیابی کے پیچھے چھ استاد کی محنت اور رہنمائی ضرور ہوتی ہے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ جج سپ سپاہی اور سیاستدان سب کسی نے کسی استاد کی شاگرد رہے ہیں ہے نا آپکو میری آواز سنائی دے رہی ہے
ہاں ہیلو
ہیلو آپ کو میری بات سنائی دے رہی ہے ہاں ہاں
کٹ تھوڑی سی آ رہی ہے تھوڑی سی کٹ آ رہی ہے اور بس
میں بول رہی تھی دنیا کے تمام عظیم لوگوں کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی اس استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے ہے نا
صحیح صحیح جب ایک بچہ پہلی بار اسکول کا دروازہ کھولتا ہے نا تو اس کے لیئے ہر چیز نئی ہوتی ہے وہ لکھنا پڑھنا بولنا سمجھنا دوسروں کے ساتھ رہنا
ہے نا
سہی کہا
دھیرے دھیرے اپنے استاد سے ہی سیکھتا ہے استاد ہر روز اپنی محنت صبر اور محبت کے ساتھ طالبا کو تعلیم دیتا ہے ہر اسٹوڈینٹ ایک جیسے نہیں کسی کو جلدی سمجھ آتا ہے اور کسی کو وقت لگ تا ہے ایک اچھا استاد کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے بلکہ ہر اسٹوڈینٹ کو اس کی صلایت کا مطابق سمجھتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے ہے نا
صحیح کہا آپ نے صحیح کہا آپ نے دنیا کے تمام عظیم لوگوں کی کامیابی کے پیچھے کسی استاد کی محنت اور رہنمائی ضرور ہوتی ہے ہمیں تاریخ بھی استادوں کی عظمت سے بری ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا معلم وہ رہنماؤ مانا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے کیا بہت ذا ا زیادہ اہمیت ب بیان فرمائی اسلام میں بھی الیم حاصل کرنے اور مرد اور عورت پر فرض قار دیا گیا ہے اور الیم اس حاصل کرنے میں استاد کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے دھ ڈھ
ایبل وہ صحی بول رہی ہو استاد صرف کتابی علم تک محدود نہیں ہوتا ہے ہمیں سچ بولنا وعدے نبانا وقت کی قدر کرنا محنت کرنا دوسروں کے ساتھ احترام کرنا ذمہ داری نبھانا بھی سکھاتا ہے
بالکل آپ سن رہی ہو ایک اچھا استاد اپنے طالبہ کے مستقبل کی تعمیر کرتا ہے وہ انہیں صرف امتحان میں کامیاب ہونا نہیں سکھاتا بلکہ زندگی کے امتحانوں کا سامنا کرنا بھی سکھاتا ہے وہ طلبہ میں خود اعتمادی صبر برداشت اور محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے
بالکل ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی آپ آپ نے ابھی بولا نا کسی نہ کسی استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر ہو انجینئہر ہو سائنٹسٹ
یہ اہ میں یہی بات بولوں گی کہ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ استاد ک کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے استاد کے بغیر علم کا سف فر ادھورا ہے اور ترقی کا خواب مکمل ہے ا ا ا ا نامکمل ہے ہمیں ہمیشہ اپنے استادوں کا احت احترام کرنا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے حاصل کی ہوئی تعلیم کو اپنی زندگی میں عمل کی شکل دینی چاہیے کیونکہ ایک اچھا استاد صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ پوری نسل کا مستقبل سنوارتا ہے سنا آپ نے ہمیشہ اپنی ٹیچر س کی ریسپیکٹ کیا کرو یہ جو تم اپنی ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتی ہو یہ سب بند کرو اور ہمیشہ احترام کیا کرو اپنے ٹیچرس کا
بلکل چلو ہمیں اللہ تعالی ہمیں اسپے عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں آمین
او کے چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے